اللام علیکم بہت دن بعد تم سے بات ہو رہی ہے کیسے ہو
وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں یار ہاں یار سچ میں بہت دن گزر گئے تم سناؤ گھر پر سب کیسے امی ابو اور چھوٹے چھوٹی بہن ٹھیک ہے
شکر اللہ تعالی کا سب بالکل مزے میں ہے اب وہ آج کل تھوڑے مصروف ہے اپنے کام کے ساتھ اور امی بس گھر کے کاموں اور ہماراری پڑھائی کی فکر میں لگی رہتی ہے تمہارے کیا حال ہے ت تمہارے بھائی بھائی بہ سب ٹھیک ہے
ہاں یار ان کا نتیجہ کل ہی آیا تھا کا آیا ہے اور انہوں نے بہت اچھے نمبرات لیے ہیں گھر میں سب بہت خوش ہیں اب نے تو کل رات سب کا منہ میٹھا کروایا ویسے تمہاری چھوٹی بہن کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے وہ تو ہمیشہ ہی اول آتی ہے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھیا کو میری طرف سے مبارکباد دینا میری بہن بھی بس دن رات پڑھائی میں لگی رہتی ہے آج کل آج آج کل اس کے امتحان چل رہے ہیں اس لیے پورے گرمی عجی خاموشی رہتی ہے اور میں نے تو میرا ٹی وی دیکھنا بھی بند کروا دیا تاکہ وہ پڑھ سکے
ہاں ہاں ہاں یار یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے جب چھوٹوں سے کے امتحان ہو تو سزا بڑوں کو ملتی ہے خیر گھر کی باتیں تو ہوتی رہیں گی یہ بتاؤ کہ کل صبح تم نے ہماری باقی دوستوں سے بات کی تھی کوئی کہہ رہا تھا کہ سب ملنے کا سوچ رہے ہیں
ہاں کل شام کو میری بات ہوئی تھی سب کہہ رہے تھے کہ بڑائی کے چکر میں ہم ایک دوسرے سے بالکل کٹ گئے ہیں پہلے ہم روز شام کو ملندا کرتے تھے اور اب پورا تین ہفتہ کو جاتا ہے اور شکل ت نہیں شوگے
سچ کہہ رہے ہو یار مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب ہم دوپہر کو کیلولہ کرنے کے بہانے گھر سے نکلتے تھے اور شام تک دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے اب تو سب اپنی اپنی زندگیوں میں اتنے مس پروف ہو گئے ہے کہ فرصت ہی نہیں ملتی
بالکل اور پڑھائی کا بوجھ بھی تو بر گیا ہے لیکن ہمیں اس ہفتے کے آخر میں لازمی ملنا چاہیے سب دوستوں کو اکٹھے کر اکھٹھا کرتے ہیں کسی اچھی جگہ بیٹھیں گے بہت سی باتیں کریں گے اور پرانی یاد یادیں تازہ کریں گے
یار یہ تو بہترین خیال ہے لیکن ملنے کا مزہ تبھی آئے گا جب کچھ کھانے پینے کا نظام بھی بہترین ہو تومیں یاد ہے پچھلی بار جب ہم سب ملے تو تھے تو ہم نے کتنا کھایا تھا
ہاں ہاں وہ بھی ہے وہ وہ دن میں کیسے بول سکتا ہوں ہم نے ایک بریانی بریانی کا چولہا مشکل ہو گیا تھا
ارے یار یہ تو صحیح بات ہے میرا دل تو آج آج کل حلیم کھانے کا ہو رہا ہے وہ جو گرم گرم حلیم پر تھوڑی سی تلی ہوئی پیاز لیمن کا رس اور سنہری ادرک ڈال کر کھاتے ہیں نا اس کا تو زور ہی نہیں ہے یا پھر نان کھتائی اور گرم چائے کے مزے لیا جائے اچھی بات ہے
واہ تم نے تو منہ میں پانی لا دیا کلیم کا تو بہت ہی لاجاب ہے اور ساتھ میں اگر میری روٹی ہو تو مزہ تو بالا ہو جائے یار لیکن یار لیکن یار ٹھنڈ کے اس موسم میں اگر شام کو گرم جلیبی اور دودھ مل جائے تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا
یار بھائی تم تو کھانے کے معاملے میں مجھ سے بھی دو قدم آگے نکلے یار تو کھانے کے معاملے میں مجھ سے بھی آگے دو قدم آگے نکلے چلو کھانے کا فیصلہ تو ہم مل کر ہی کریں گے جب سب دوست اکٹھے ہوں گے ویسے اگلے ہفتے سے تیاریاں شروع کرنی ہیں نا
کس چیز کی تیاریاں اچھا ا میں تو بالکل بول ہی گیا تھا اگلے ہفتے تو ہمارے سب سے بڑا تہوہار آ رہا ہے
ہاں ہاں نا میں اسی ہے اسی کی بات کر رہا تھا پورے سال ہم اس تہوار کا انتظار کرتے ہیں گھر میں ابھی سے صفائیاں اور رنگ و روغن کا کام شروع ہونے والا ہے امی نے تو نئے کپڑے کے لیے کپڑا بھی خرید لیا ہے
ہمارے گھر میں بھی کل سی بات ہو رہی تھی ہممی کہہ رہی تھی اس بار تہوار پر بہت سے مہمان آنے ہیں اس لیے مٹھائیوں اور پکوانوں کی فرشت پہلے سے تیار کرنی ہوگی مجھے تو اس طرح اور کی رونق سب سے زیادہ پسند ہے ہر طرف روشنیاں اور خوشیاں ہوتی ہے یار
بالکل یار اور سب سے بہترین بات یہ ہوتی ہے کہ اس دن سب گلیشکو ختم ہو جاتے ہیں رشتے دار اور دوست جو سال بھر نہیں ملتے وہ بھی ایک دوسرے کے گھر آتے اور ہاں سب سے اہم چیز برگوں سے بڑوں سے ملنے والی عیدی یا تحفے اس بار میرا نشانہ ابو پر ہے انیں کچھ بڑا تحفہ لینا ہے ان سے تو کچھ بڑا ہی تحفہ لوں گا میں
ہاں ہ تم کبھی نہیں بدل سکتے تمہارا دھیان ہمیشہ تحفوں پر ہی رہتا ہے لیکن سچ ہے بچپن میں جب ہم نئے کپڑے پہن کے صبح صبح تیار ہوتے تھے اور اور بڑوں کے سامنے ہاں بڑوں کے سامنے ہاں پھیلا کرتے تھے اس کی خوشی اور ہی تھی اب تو ہم تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں شاید اس بار ہمیں
چھوٹوں کو کچھ دینا پڑے
یہ ہار نئی بات مت کرو یار ہم ابھی بھی بچے ہی ہیں جب تک پڑھ رہے ہیں جب کمانا شروع کریں گے تب دیکھ لیں گے ویسے تہوار کے دوسرے دن ہم سب دوست مل کر کہیں گھومنے کا منصوبہ بنائے تو کیسا رہے گا
یہ بت تم نے بالکل صحیح کہ تہوار کا دوسر دن ہمیشہ دوستوں کے لیے ہی ہوتا ہے ہم سب صبح ہی نکل جائیں گے اور پورا دن بور گزاریں گے اسی پرانے اور اچھی جگہ چلتے ہے یا پھر پھلے میدان میں بیٹھ کر سسستتا کھانا کھائیں گے اور باتیں کریں گے
ہاں یار میدان میں بیٹھ کر امرود اور مولی پر نمک اور مرچ لگا کر کھانے کا جو مزہ ہے وہ کسی بڑے کھانے میں نہیں اور سب دوست ساتھ ہو تو روکھی سوکھی روٹی بھی نصیب کا نوالا لگتی ہے
ہوں بالکل صحیح کہا دوست اگر سچے ہو تو ہر لمحہ تہوار بن جاتا ہے مجھے یاد ہے پہلے سال اس تہوار پر ہمیں جو ہنسی مذاق کیا تھا اس کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہو گیا تھا ہمارے وہ دوست ہمیشہ لیٹ آتے ہیں اس نے اس بار بھی دیر سے آنا ہے دیکھ لینا
یہار وہ تو کبھی بخت کے پابندی ہو ہی نہیں سکتا اس کا سورج ہمیشہ دوسروں کے چاند نکالنے پر طلوع ہوتا ہے لیکن اس کے بغیر ہماری محفل بھی تو ادھوری لگتی ہے اس کی عجیب و غریب باتیں اور کس سے ہی تو محفل کی جان ہوتے ہے نا
یہ تو یہ تو ہے خیر
ہ
تو ابھی سے یہ سب ان کے بیچ دیتے ہیں تاکہ بعد میں کو یہ بہانا نہ بنائے اور مجھے پہلے سے ہی معلوم معلوم نہیں تھا یہ گھر میں کونا کام ہے تہوار کے دن سب فارغ ہوتے ہیں
ہاں یار میں آج رات ہی سب کو پیغام بیج دیتا ہوں ویسے تم نے اس بار تہوار کے لیے کس رنگ کا لباس سلوایا ہے
میں نے اس بار سف سفید رنگ کا کرتا اور شلوار چنایا ہے امی کہہ رہی تھی کہ تہوار کے دے سفید رنگ ہوت بلا رہتا ہے اور اس میں سادگی اور شفا دونوں نظر آتے ہیں اور تم نے
یار میں نے تھوڑا گہرا نیلا رنگ چنا ہے مجھے گہرا رنگ بےحد پسند آتا ہے اور ابو نے میرے لیے ایک خوبصورت پیشہ ی چپل بھی لی ہے بس اب انتظار ہے کہ کب وہ دن آئے اور ہم سب تیار ہو کر خوشیاں منائیں
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب چلو لباس کی بات تو ہو گئی اب ذرا یہ بتاؤ کہ تہوار پر تمہیں گھر کے خاص پکوان مطلب گھر پر کیا خا پکوان بنا رہے ہو تمہاری امی کے ہاتھ کا قورمہ تو پورے محلے میں مچ گیا ہے
ہاں یار امی نے کہا ہے کہ اس بار قورمے کے ساتھ شیرما روٹ ہیئر بنا بھی بنائیں گی میری دادی جانب ہمارے ساتھ ہوں گی تو ان کی پسند کا زردہ بھی لازمی ہی بنے گا تمہارے گھر کا کیا پک رہا ہے
ہمارے گھر امی بریانی بنائیں گے اور ساتھ میں دہی پرے اور کباب اور اور ہاں میری بہن نے کہا ہے کہ وہ اس بار خود اپنے ہاتھوں سے میرا میٹھا پکوان بنائے گی کوئی میٹھا پکوان بنائے گی دیکھتے ہیں اس وہ کیا بناتی ہے آپ امید ہے کہ کھانا کھانے کا مطلب کھانا کھانے کے قابلوں
ہاں ہ ہاں یار پریشان مت ہو بہن کے ہاتھ میں یار برکت ہوتی ہے جو بھی بنائیں گی دل سے سے بنائیں گی اگر برا بھی بنا تو تمہیں بھائی ہونے کے ناطے تعریف تو کرنی پڑے گی ورنہ اگلے امتحان تک تمہارا ٹی وی بند ہی رہے گا
ہمم یہ تم نے بالکل پتے کی بات کہی ہے مجھے تو ہر ہر حال میں تعریف کرنی ہی پڑے گی یار گھر میں امن و امان چاہیے یار بات کرتے کرتے وقت کا پتا ہی نہیں چلا تم سے بات کر کے دل ہلکا ہو گیا
بالکل بالکل بالکل یار دوستوں کی آواز ہی ایسی ہوتی ہے کہ آدھا سکون مل جاتا ہے انسان کو چلو اب زیادہ وقت نہیں لیتا تم بھی آرام کرو اور پڑھائی پر تھوڑا دھیان دو گھر میں سب کو میرا سلام کہنا اور بھیا کی طرف سے جو مبارکباد دی ہے وہ ضرور پہنچانا
جی ضرور میں سب کو تمہارا سلام اور مبارکباد پہنچا دوں گا تم بھی گھر میں سب کو میرے آداب نہیں آداب کہنا اور بھی ہاں دوستوں کو پیغام بھیجنا مت بولنا
چلو کوئی بات چلو اللہ حافظ میرے یار اپنا خیال رکھنا
اللہ حافظ یار